وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے
جی میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سنائیں
میں بھی الحمد اللہ ٹھیک ہوں اب
آپ کے جی آپ کے دوست وغیرہ سب ٹھیک ہے پہلے آپ مجھے آپ اپنی ایک بات بتائے آپ جب آپ کل اپنی بہن سے بات کر رہے تھے
جی
آپ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں
نہیں نہیں میں چوٹ نہیں بولتا میں آپ کو ثبوت کے ساتھ آپ کو دیکھ سکتا ہوں
دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے چلیے ا پھر ٹھیک ہے آپ اپنا جو ہے بنا کسی تری کی اب اپنا موضوع جو ہے وہ پیش کرے امید کرتی ہوں کہ آپ نے جو آج موزوع چنا ہوگا وہ کچھ اچھا ہی ہوگا وہ نہیں جیساپ ورنہ وہ خراب موضوع جو ہے ویسا وہ پیش کرتے ہیں آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی اور میں آپ سے ایک اور نصیحت کروں گی کہ آپ زیادہ زبان درازی مت کیا کریں آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا
جیسا فرمائی میری رمح رانی
جی
جی میرا آج کا موضوع ہے غریبوں کی مدد
جی
آج میں آپ سب کے سامنے غریبوں کی مدد کا موضوع پر کچھ الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے میں آپ کے سامنے غریبوں کی مدد کرنا صرف ایک اچھا کام نہیں بلکہ ہمار ہمارا انسانی اور دینی فرض بھی ہے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دو وقت کی روٹی
کپڑوں اور تعلیم جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں اگر اللہ تعالی نے ہمیں مال صحت یا کوئی اور نعمتی ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کاریا ہمیں کتنا دیتا ہے اسی حساب سے ہم ضرورت مندوں کی مدد کر سکتے ہیں
جی یہ بولنا ضروری نہیں تھا
اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقہ اور قات کے ذریعے غریبوں کی مدد کرے جیسے کاریا ہم گغریبوں کی مدد کرتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ غریب ہوں یہ موں اور مسکینوں کے ساتھ حس نے سلوک کرنے کی تعلیم دی مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی ہم کسی کو کو کھانا دے سکتے ہیں کسی ضرورت مند کو کپڑے دے سکتے ہیں کسی بچے کی تعلیم میں مدد کر سکتے ہیں یا صرف پیار اور عزت کے دو الفاظ بھی کسی کی زندگی میں خوش خوشی لا سکتے ہیں
جی یہ آپ کے لیے یہ جو آپ نے آخری یہ بولا ہے نا یہ جملہ تو یہ آپ پہ لگو ہوتا ہیں تو آپ ہنسی سے خوشی سے زندگی میں جو ہے وہ بات کیا کریں ٹھیک ہے
بالکل مجھے نہیں لگتا جتنا میں آپ کو ہنساتا ہوں اتنا کوئی ہنساتا ہوگا
جی کی آپ جو کر بیٹھے یہاں پہ
نہیں میں آپ کو پیار سے بات کرتا ہوں عزت سے بات کرتا ہوں تو اس سے آپ کو خوشی ملتی ہوگی
نہیں آپ تو ہمیشہ ویسے زیادہ لڑائی ہی کرتے ہیں
کوئی بات نہیں یہ ہم ہمارا آپسی معاملہ ہے ہم موضوع پہ واپس آتے ہیں
خیر زیادہ میں نے پہلے ہی کا تھا زبان دراز ہی مت کیجیے گا لیکن اب سننے والے ہیں نہیں تو کی ج اپنا مضو پش
اگر ہم سب روزانہ ایک چھوٹا سا نیک کام کرنے کا ارادہ کر لے تو ہمارا معاشرہ زیادہ بہتر مضبوط اور خوشحال بن سکتا ہے ہمیں کبھی بھی کسی غریب کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے
کیونکہ ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے اور عزت کا حقدار ہے آخر میں میں یہی کا کہنا چاہتا ہوں آ کی غریبوں کی مدد کرنا صرف ان کی زندگی نہیں بدلتا بلکہ ہمارے دل کو بھی سکون اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا توفیق عطا فرمائے شکریہ
آمین بہت بہت شکریہ آج تو بھی آپ کا جو موضوں تھا وہ ڈھنگ کا موضوں تھا اچھا لگا مجھے جو آپ نے جو بھی بولا اب مجھے لگتے ہے کہ میں اپنا جو دوسرا موضوع ہے وہ پیش کرنا چاہوں گی آپ کو میری آواز آ رہی ہے
بالکل آ رہی ہے بالکل پیار سے
جی تو آج کا میرا موضوع ہے بچوں کی تربیت بچی بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اگر ان کی تربیت اچھی ہو تو وہ ذمہ دار ایماندار اور کامیاب انسان بن سکتے ہیں لیکن اگر ان کی تربیت پر توجہ نہ دی جائے تو وہ غلط راستے پر بھی چل سکتے ہیں بچوں کی تربیت کی ذمہ داری سب سے پہلے صرف ماں پر نہیں، بلکہ والدین پر ہوتی ہے انہیں سچ انہیں بچوں کو سچ بولنا بزرگوں کی عزت کرنا محنت کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا سکھانا چاہیے استاد بھی بچوں کی شخصیت بنا بنانے میں ایک اہم کردار کردار ادا کرتے ہیں آج کے دور میں موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ والدین بچوں کی رہنمائی کرے اور انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ا اچھی اخلاق کی عادتیں بھی سکھائیں اگر ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں تو وہ صرف اپنے گھر کا ہی نہیں بلکہ پورے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں کرنے کی توفیق کاطا فرمائے آمین
مین اور آپ نے بہت خوب کہا کہ بچے دوسروں کی عزت کرنی چاہیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے وہ مجھے پورا امید پوری امید ہے آپ سے ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے
جی
جی انشاء اللہ
آپ جی
آپ فرمائ گے
جی جی آپ میں آپ ہی کو بول رہی تھی کہ اب اپ اپنا دوسرا موضوع جو ہے وہ پیش کرے
جی میرا موضوع ہے مسکراہٹ کا اثر
واہ واہ کیا موزوں ہوا ہے آپ کا جی جی بہت اچھے
اسکراہٹ اللہ کی ایک خوبصورت نعمت ہے ایک مسکراہٹ نہ صرف ہمارے چہرے کو روشن کرتی ہے بلکہ دوسروں کو بلکہ دوسروں کے دل کو بھی خوشی دیتی ہے کبھی کبھی ایک مسکراہٹ وہ کام کر دیتی ہے جو ہزاروں الفاظ بھی نہیں کر سکتے
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسکراہٹ کی کتنی اہمیت ہے اگر ہم ہمیشہ مسکرا مسکرا کر بات کریں تو لوگ ہمارے قریب رہنا پسند کرتے ہیں مسکراہٹ نفرت کو محبت میں اور غم کو امید میں بدل سکتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر مشکل حالات میں بھی مسکرانا سیکھ سیکھے اور اپنی مسکراہٹ سے دوسروں کی زندگی میں خوشی پھیلائے شکریہ
بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا اچھا جو ہے موضوع جو ہے وہ پیش کیا کہ مسکراہٹ کا اثر اسی لیے میں امید کرتی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں اب بھی ہمیشہ ہنستے کل کھلتے پھلتے پولتے رہیں امین
شکریہ عامد اور اس کے ساتھ آپ بھی
جی بہت بہت شکریہ عامر ہاں میں چاہوں گی کہ میں اپنا جو ہے تیسرا دوسرا موضوع جو ہے وہ پیش کروں خود پر قابو پانا
جی بالکل
تو آج کا میرا موزو ہے خود پر قابو پانا خود پر خود پر قابو پانا ہر انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے جب انسان اپنے غصے جذبات اور خواہشات پر قابو پاتا ہے تو وہ بہتر فیصلے کرتا ہے اور زندگی میں کامیاب ہوتا ہے واہ واہ غصہ انسان کو سب سے غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے غصے میں کیا گیا ایک غلط فیصلہ پوری زندگی کا پچھتاوا بن سکتا ہے اس لیے ہمیں صبر اور برداشت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے خود پر قابو پانے کے لیے دعا دعا سنیے گا ٹھیک ہے
جی جی
خود پر قابو پانے کے لیے دعا نماز اچھی صحبت اور مسلسل مسلسل محنت بہت ضروری ہے جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ ہر مشکل کا ہمت سے مقابلہ کرتا ہے آئے ہم سب وعدہ کرے کہ ہم ہر حالات میں صبر برداشت اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے بہت شکریہ
بالکل کیا خوب کہا آپ نے اور مجھے بہت اچھا لگا آپ کا یہ موضوع سن کے اور مجھے لگتا ہے آپ کو بہت ا غصے سے آپ کو دور رہنا چاہیے اور آپ کو نرمی کا دامن پکڑنا چاہیے
بس آپ کی بہت نصیحت ہوگی بہت سنا میں نے میں آپ کو اب اگلی بار میں آپ سے بات کرتی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ
اچھا ٹھیک ہے آپ کا بھی بہت شکریہ خدا حافظ